ہلو اللام علیکم اور فرمانییا کیا کرے میں تو بالکل خیریت سے ہوں آ فرمائی اپ کیا کر رہی تھی
جی بس میں تو بیٹھی ہوئی ہوں کھانا پینا کھا کے فری ہو کے بیٹھی ہوئی ہوں بس کچھ دیر میں اپنی میری شاپ ہے تو اس پہ جانے کی تیاریاں کروں گی بس
بالکل ہم بھی تو ناشتہ کر ہی لیے ہیں کھانا وانا بن بھی رہا ہے ہمارے گھر پہ اور بتائیے آپ کے یہاں سب خیریت سے ہیں
ہاں جی بالکل خیریت سے ہیں جی میرے گھر پہ آج آپ کی امی جان نے کیا پکایا تھا
آج ہمارے گھر پہ تو دال چاول سبزی بنی ہے
ہاں ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے یہ گرمیوں میں تو ویسے جتنا اچھا کھاؤ گے نا
نہیں بالکل صحی کہہ رہی بالکل صحیح فرما رہی ہے گرمیوں کے ٹائم پہ جتنا اتنا ہلکی فھلکی چیزیں کاؤ اتنی شحت کے لیے اچھی رہتی ہے ادھر گرمیوں کے ٹائم پہ تیل والی چیزیں بھی کھانے کی اچھا نہیں ہوتی ہے
ہاں جی بالکل
ایکب تو گرمی کا ٹائم رہتا ہے باہر کی چیزیں بھی کھائیں گے تو پیٹ میں تو اور نقصان کرتا ہے
ہاں جی بالکل صحیح کرمایا جی آپ نے
تو ایسا لگتا ہے کہ ہلکی پھلکی بھی چیزیں کھائے اور تو شربت وغیرہ پانی وغیرہ تو پینے کی تو کچھ زیادہ ہی اچھا کرتی ہے گرمیوں کے ٹائم پر
ہاں ایسا لگتا ہے بس کچھ ٹھنڈا پینے کو مل جائے ہمیں
بالکل صحیح فرماریے گرمیوں کے ٹائم پر کچھ ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں کھاؤ تاکہ پیٹ بھی ٹھنڈا رہے
ہاں جی بالکل
ایک تو اتنی گرمی پڑتی ہے کہ کھانے کا ابھی اچھا نہیں کرتا ہے یہ تو گرمیوں کے ٹائم پہ بھی تیل چیزیں والی تو کھانی ہی نہیں چاہیے
ہاں گرمیوں کے ٹائم پہ کیا ہے یہ چیزیں زیادہ نقصان کرتی ہیں یہ تیل والی چیز ہے
بالکل صحی فرما رہی ہے اور ہمیں تو دیکھا جائے تو باہر کی چیزیں تو کم ہی کھانی چاہیے
باہر کی چیزوں میں کیا
بالکل
ہاں باہر کی چیزوں ہیلو
ہاں آواز آ رہی ہے آپ کی بولیے
باہر کی چیزوں میں کیا ہے کہ ملا ملاوٹ زیادہ آتی ہے باہر کی چیزوں میں
بالکل صحیح فرما رہی ہے اب پتا بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ کیسے بنا رہے ہیں کیونکہ ہم تو دیکھنے جاتے نہیں ہیں ایک ہی تیل کو کتنے بار استعمال کرتے کھانا بنانے میں تو وہ تو اور صحت کے لیے خراب رہتا ہے جو بار بار تیلوں کا استعمال کرتے ہیں تو
ہاں جی ماشاء اللہ یہ تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا یہ بار بار استعمال کرتی ہیں تو صحت کے لیے اس میں کیا ہے استعمال کو تو آپ چھوڑو اس میں مکھی جھینگور کوئی بھی اس میں آک پڑ جائے تو اسے بھی نہیں نکالتی ہیں اس میں سے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں کئی کئی جگہ دیکھا جائے تو اچھی طریقے سے کھانا نہیں بناتے ہیں تو وہ صحت کے لیے اور خراب کرتا ہے آج کے تو جو یوا ہے ان کو تو دیکھا جائے تو پیزا برگر والی چیزیں تو اور ہی پسند آتی ہے پورا میدا سے بنی چیزیں رہتی میدہ والی چیزیں تو اور نہیں کھانی چاہیے
مہندی والی چیزیں تو بہت ہی زیادہ نقصان دایق رہتی ہیں ہمارے لیے
بالکل صحی فرما رہے ہے ہمارا تو ایسا کہ مان لو کہ ہم نے نا معدے والی چیزیں زیادہ کھا لی تو ہمارا تو پیٹ ہی خراب ہو جاتا ہے بالکل اچھا نہیں لگتا ہے پورا دن اور صرف پیاس ہی لگ لگتی ہے ایسا لگتا ہے کتنا پانی پینے کا من گرم میدے والی چیزیں کھا لو تو
ہاں جی بالکل صحیح کہا جی آپ نے اور جیسے کہ اپن آلو کے پراٹھے بھی بناتے ہیں نا گھر پہ تو وہ بھی ہمارے لیے نقصان دائق ہوتے ہیں ان سے بھی کتنی پیاس لگتی ہے ہم کو پیاس ہی نہیں بھجتی ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں باہر کی چیزیں بھی کھانی چاہیے پر کبھی کبھی کھاؤ تو وہ صحت کے لیے بھی صحت کے نہیں کبھی ہوتا ہے باہر کی چیزیں کھانے کا کافی من کرتا ہے تو کبھی کبھی مہینے میں ایک یا دو بار ہی کھانا چاہیے تاکہ شریر کو نقصان نہ کرے اور گھر پر بھی زیادہ تیل والی چیزیں بنا بنا کے نہیں کھانا چاہیے
ہاں جی بالکل پر آج کل کیا ہے آل ی لوگ زیادہ رہ گئے ہیں وہ کیا باہر کی چیزوں کا زیادہ استعمال کرتی ہیں
بالکل صحیح فرما رہے یہ گھر پرہ کھانا بنانے کا من نہیں کرتا تو وہ لوگ کیا کرتے باہر کی چیزیں چلے جاتے کھانے کے لیے اور ایسا کرتے کرتے وہ دیکھا جائے تو وہ روز ہی باہر کی چیزیں کھاتے رہتے ہیں جن کی وجہ سے دیکھیں ان کا تو پیٹ وغیرہ ان کا صحت بھی خراب رہتا تا ہے
بالکل اور آج کل کیا ہے گرمیوں میں تو کیا ہے کھانے کے ساتھ میں پھل وغیرہ کھا لوں آم وغیرہ بو زیادہ بہتر ہے
بالکل ابھی تو آم کا سیزن بھی ہے تو کیا کھانے کے بعد آم وغیرہ کھا لو تو کیا شریر بھی ٹھنڈا رہتا ہے من بھی اچھا لگتا ہے کہ کھانے کے بعد آم کھایا ہے ایک سال میں تو آتا ہی ہے پھر تربوز وغیرہ بھی کھاتے ہیں تو وہ بھی کافی صحت کے لیے اچھا رہتا ہے اس میں پانی پانی کی ماترا زیادہ رہتی ہے تو کیا باہر کی چیزیں نا کوئی کوئی ہوتا ہے جو شام کے ٹائم پر ہے نہ شام ہوتی باہر کی چیزیں کھانے لگ جاتے ہیں باہر کی چیزیں کھانے کا ان کا بہت من کرتا ہے روز روز ایسا ہوتا ہے تو روز روز ایسا کرنے سے ہے نا شریر بہت ہی زیادہ خراب ہوتا ہے آج کل تو لوگ روز شام کے ٹائم پر مومو وغیرہ کھا لیتے ہیں وہ تو صحت کے لیے اتنا نقصان کرتا ہے کہ پوچھو ہی نہیں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
بالکل تو لوگ ہوتے کبھی کبھی ایک دو بار کھاؤ تو چل جاتا ہے تب اتنا نقصان بھی نہیں کرتا ہے کبھی کبھی من ہوتا ہے باہر کی چیزیں کھانے کا تو کبھی کبھی کھا لو پھر ایک چیز کو روز روز کھا لو تو شریر بہت نقصان کرتا ہے
ہاں جی بالکل اور ویسے آج کل کیا ہے یہ باہر کی چیزیں ہیں نا یہ سموسے وغیرہ پانی پوڑی وغیرہ ب تو ان کو اپن گھر پہ بنا کے کھا لیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا جی ہمارے لیے
بالکل صحیح فرما رہی کیوںکہ باہر کی چیزیں کھاؤ تو ایک ہی تیل میں بار بار چیزیں بناتے تو وہ بھی خراب کرتا اور گھر میں بھی کبھی کبھی بنا کے کھ ہی لینا چاہیے
ہاں جی بالکل پر میں بتاؤں گھر میں اس لیے نہیں بناتے ہیں لوگ کہ آج کل کیا ہے انسان آلسی زیادہ ہوگا گیا ہے ان کا کیا بنا ہوا مل جاتا ہے بنا ہوا مل جاتا ہے جی
بالکل سوچتے کہ گھر پہ بنانے میں کتنی محنت لگے گی اس سے اچھا تو ہم باہر سے کھا لیتے ہیں
ہاں جی محنت لگے گی اور پھر بھی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اور گرمیوں میں اتنا کون کرے
بالکل بالکل گرمیوں کے ٹائم پہ تو اور بنانے کا من نہیں کرتا اسی لیے سوچتے کہ باہر سے ہی کھا لیتے ہیں
ہاں جی بالکل اور ویسے آپ کو باہر کا کھانا پسند ہے یا پھر گھر پہ بنا کے کھانا پسند ہے جی
ہم کو ایسا دیکھا ہے یہ تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جو باہر جو چیزیں بناتے گھر پر اتنی اچھے سے نہیں بن پاتی ہے ہم ہم ایسا نہیں کرے کہ ہم باہر کا بالکل بھی نہیں کھاتے ہم بھی باہر کی چیزیں کھاتے ہیں پر مہینے میں ایک یا دو بار اس سے زیادہ ہم بالکل بھی نہیں کاتے کیونکہ ہم معدے والی چیزیں کھاتے ہیں نا تو ہمارا پیٹ بھی خراب ہو جاتا ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے مہینے میں ایک دو بار کھاتے ہیں تو زیادہ بہتر رہتا ہے اور کسی کسی کو نا عادت ہوتی ہے روزانہ کھانے کی کسی کو ایک دو دن چھوڑ کے کھانے کی عادت ہوتی ہے تو وہ کیا ہے زندگی بھر کے لیے بیماری رہتے ہیں ان کی بیماریاں نہیں جاتی ہیں کبھی
بالکل صحیح فرما رہی باہر کی چیزیں کھانے سے موٹاپا وغیرہ بھی جلدی آ جاتا ہے پھر ایک بار موٹاپا آ جاتا ہے ن تو ساری کام کرنے میں بھی بہت تکلیفیں ہوتی ہے پھر کسی کام میں کرنے میں آلس بھی لگتا ہے چڑچڑا بھی رہتا ہے اور سب سب سے خراب چیز موہ وغیرہ پر کتنے پمپل وغیرہ آ جاتے ہیں چہرے کا روناق ختم ہو جاتا ہے باہر کی چیزیں کھانے وغیرہ سے
ہاں جی بالکل یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ چہرہ خراب ہو جاتا ہے میں نے بھی نا میں نے ایک ٹائم پہ آج سے دو سال پہلے میں نے نا شام کے ٹائم میں چاؤمین کھاتی تھی ڈیلی کھاتی تھی میں چاؤمین میرے ساتھ میں کیا ہوا تھا میری پلیٹ وغیرہ گر گئی یار مجھے جو موتی جلا بولتے ہیں نا وہ نکل آیا کم سے کم میں ایک سال تک بیڈ پی رکھی رہی تھی بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوئی تھی
د اسی لیے کہتے ہیں کہ باہر کی چیزیں کبھی کبھی کھاؤ تو صحت کے لیے بھی اچھا ہی رہتا ہے روز روز چیزیں کھانے سے چہرہ بھی بگڑتا ہے صحت بھی بگڑتا ہے
ہاں جی بالکل
اسی لیے کہتے ہیں باہر کی چیزیں جتنا ہو سکے اتنا کم ہی کھانا چاہیے
ہاں جی یہ تو یہ تو بات بالکل صی ہے
ایک تو آج کل کے یوا دیکھو تو ہر بار پیزا وغیرہ کھانے چلے جاتے ہیں اور اپنا آدھا سے آدھا پ جو روپیہ ہوتا ہے اسے پہ زیادہ خرچ کرتے ہیں مہنگی مہنگی چیزوں کھانے پینے پر اور پھر اس سے اپنا صحت خراب ہو جاتا ہے سب سے اچھا ہے کہ گھر پہ بنا ہوا چیزیں کھائے گھر پہ بنی ہوئی چیزیں ایک دم شدھ وغیرہ ہوتی ہے گھر میں بنائی گئی چیزیں اس سے سب کچھ مل جاتا ہے فائبر پروٹین ملن جو بھی ہوتا ہے وہ گھر کے کھانے میں مل جاتا ہے باہر کے کھانے میں اتنا سب کچھ ملتا ہی نہیں ہے فائبر پروٹین وغیرہ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
بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ آج کل کے یوا لوگوں کو اتنی سمجھ ہی نہیں ہوتی ہے پھر وہ لوگ تو ضدی کرتے رہتے کہ باہر کی چیزیں کھانی باہر کی چیزیں کھانی تو ہم کو کتنا سمجھاتے ہیں کہ مہینے میں ایک دو بار کھاؤ تو ٹھیک ہے روز روز عادت بنانا بہت ہی غلط بات ہوتی ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحی فرمایا جی آپ نے آپ کو تو بہت ہی زیادہ نالج ہے ویسے اس بارے میں مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا جی بہت ساری جانکاری ملی مجھے تو
ہم کو بھی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا شکریہ اللہ حافظ
جی خدا حافظ